السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے
اور کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس باقی کتنا ہ شور پرتینا اپ نہیں ر میں ہے
ہیلو
ہاں
اپنی چائے پی
ابھی چائے کا ٹائم ہے
اچھا اچھا ٹھیک اور پت
آپ کتاب سے ب رہے اب نے چائے پی ابھی ہے چائے کا ٹائم
نہیں نہیں میں نے کہاں بتایا
بس شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس دعا ہ آپ کی جب میں آج اسکول سے گھر آ رہی تھی نا تو آج اسکول میں ہمارے ٹیچر نے سچائی کی اہمیت پر بات کی مجھے یہ ٹاپک اتنا پسند آیا تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے
بالکل سچائی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے سچ بولنے والا انسان لوگوں کا بھروسہ جیت لیتا ہے اور ہر جگہ عزت پاتا ہے
یہ بات بالکل ٹھیک ہے ا میرے خیال میں اگر انسان سچ بولتا رہے تو اسے کبھی اپنی باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور جو جھوٹ بولتا ہے نا اکثر اس کو اپنی جھوٹ میں وہ اکثر اپنے جھوٹ میں پھس جیاد ہے
جی ہاں سچائی صرف بات کرنے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ عمل میں بھی نظر آنی چاہیے اگر کوئی انسان زبان سے سچ بولے لیکن اس کے کام سچی نہ ہو تو اس کی بات کا اثر کم ہو جاتا ہے
ہاں آپ کی بات صحیح ہے ہماری روزمرہ زندگی میں بھی سچائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسکول میں اگر اسٹوڈنٹ ایمانداری سے ٹیسٹ دے تو اسے بھی اپنے اصل صلاحیت کا پتہ چلتا ہے
بالکل اگر کوئی اسٹوڈینٹ چیٹنگ کرتا ہے تو شاید کچھ مارکس حاصل کر لے لیکن اصل علم حاصل نہیں کر سکتا سچائی اور ایمانداری ہی اصل کامیابی کی بنیاد ہے
بالکل اسلام میں بھی سچ چائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے ہماری پیاری نبی حضرت محمد چلو ہو واللی ب سلم کو لوگ صدیق اور آمین کہتے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے
ہوں جی بالکل صحیح کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے انہوں نے ہر حال میں سچائی کا درس دیا اسی وجہ سے دشمن بھی ان کی سچائی اور امانت داری کا اعتراف کرتے تھے
سچ بولنا کبھی کبھی مشکل ضرور تو لگتا ہے لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے
جی بالکل کئی لوگ کئی لوگ سزا یا ڈانٹ کے ڈر سے جوٹ بول دیتے ہیں لیکن جب سچ سامنے آتا ہے تو مسئلہ اور بڑا ہو جاتا ہے
مجھے ایک واقعہ یاد آیا مے ایک دوست نے گھر کا سامان غلطی سے توڑ دیا تھا پہلے وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا لیکن پھر اس نے اپنے والدین کو سچ بتا دیا انہوں نے اسے ڈانٹنے کے بجائے اس کی سچائی کی تعریف ج
دیکھا یہ بہت اچھا واقعہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سچائی انسان کو ہمت دیتی ہے جوٹ ڈر اور پریشانی پیدا کرتا ہے جبک سچائی دل کو سکون دیتی ہے
ہ تمہارے خیال میں اگر پورا معاشرہ سچ بولنے لگے تو کیا تبدیلی آ سکتی ہے
میرے خیال میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے دکھ دہی کم ہوگی اور انصاف کو فروغ ملے گا
صحیح کہا آپ میں آج کل کئی مسائل کی بنیاد ہی جھوٹ اور فرائب ہے
جی ہاں کاروبار میں جھوٹ تعلیم میں جھوٹ اور معاشرے میں جھوٹ بہت سی مشکلات پیدا کرتا ہے اگر لوگ سچائی کو اپنا لین تو بہت سے مسائل خود ب خود کم ہو سکتی ہیں
ہ بالکل سچ بولنے والا انسان اپنی ضمیر کے سامنے بھی ش سرخر رہتا ہے
بالکل جب انسان سچ بولتا ہے تو اسے اندر سے اطمینان محسوس ہوتا ہے اسے کسی بات کو چھپانے یا بدلنے کی فکر نہیں ہوتی
مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی سچ بولنے کی تربیت دینی چاہیے
جی بالکل میں بھی اسی بات سے متفق ہوں والدین اور ٹیچرس اگر خود سچ بولیں تو بچے بھی ان کی ہی پیروی کریں گے
یعنی سچا ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایک کردار خوب ہے
بالکل سچائی انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے اور اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے
آج کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ سچائی ہر کامیاب اور عزت دار زندگی کی بنیاد ہے
اور مجھے یہ احساس ہوا کہ سچ بولنا کبھی نقصان کا سبب نہیں بنتا ا اگر کچھ وقت کے لیے مشکل آئے بھی تو آخر میں سچائی ہی کامیاب ہوتی ہے
ہاں بالکل سچائی ہمیں ہمیشہ ساتھ دیتی ہے اور سچائی ہمیں بالکل بھی یاد نہیں رکھنی ہوتی ہے کیونکہ جب بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں نا تو ہمیں پھر جھوٹ ایک جھوٹ پہ ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں سو تچھا میں یاد نہیں رکھنا پرڑتا سچ ہم ایک بار ہی بولتے ہیں تو وہ خود ھی آت ر تیں
ہاںمب
جو ہم جوٹ بولتے ہیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہے ہم اندر سے پریشان ہوتے ہیں ہم نے اس دن بولا کیا تھا ہم نے اس دن کیا کیا تھا ہم نے اس دن کوئی جھوٹا تو جوٹی بات تو کسی کو نہیں بولی تھی جو ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہے اور جو جوٹ ہم بولتے ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کو پتا چلتی ہے
اں کیا جوٹ کبھی نہیں چھپتا ہے کبھی نہ کبھی تو سچ کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اس سے بہتر ہے نا کہ اگر جھوٹ کو چھوڑ کے انسان سچ ہی بولے مطلب اگر اس سے تھوڑی بہت مشکل بھی آئے پہلے لیکن سچ سچ ہی ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کبھی تو باہر نکلتا ہی ہے
اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو بچپن سے ہی اس کی عادت ڈالنی ہوتی ہے اگر بچوں کو بھی بچپن سے ہی سکھائیں گے کہ جھوٹ مطلب جھوٹ ہماری زندگی کو ساتھ دیتی ہے وہ پھر وہی کریں گے وہ پھر جھوٹ ہی سیکھیں گے وہ سچائی کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے
کی بات بالکل صحیح ہے میں آپ کی بات سے اگری ہوں بچے کو بھی پہلے سے ہی سکھانا چاہیے کیونکہ ورنہ جس بچوں کی عادت بگڑتی ہے پہلے وہ پھر کبھی نہیں سدھرتا
ہاں بالکل ان کو پھر عادت ہو جاتی ہے ایک قسم کی مطلب دمغ میں کو لگتا ہے کہ جھوٹ بونے سے ہم جیت جاتے ہیں
ہاں بالکل صحی بات ہے
جی اسی لیے جب ہم بچوں کو سکھائیں گے مطلب گھر والے بھی سکھائیں گے اسکول میں بھی اس پہ بات ہوگی بچوں کے دماغ میں بھی رہے گا کہ نہیں یہ ایک اہم مطلب ہمارے کردار میں اہم ادا کرتی ہے ہمیں جور کا ساتھ نہیں دینا ہے ہمیں سچائی ہی بولنی ہے کیونکہ سچائی سے فائدے ہیں ہمارے لیے
جی
جی جی
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے آش
اور آپ کس کا سواد دیتے ہو سچائی یا برائی یہ جووٹ کا
نہیں ہم تو سچائی کا ساتھ ہی دیں گے
ہاں کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ مطلب کسی مجبوری کے لیے ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ وہ چیز بھی وہ عادت بھی بلانی پڑے گی کیونکہ تھوڑی تھوڑی عادت ہی بڑی عادت بن جاتی ہے
بالکل صحیح کہا خالی اس جگہ جھوٹ بول سکتے ہیں جہاں پہ مطلب کسی لڑائی کا خطرہ ہو یا میاں بیوی کا رشتہ ہو وہاں پہ انسان اگر جھوٹ بھی بولے
ہاں ہاں بالکل
لیکن باقی تو ہم کہیں پہ جوٹ نہیں ہم مطلب بچے کو کبھی کھانا کھ کھلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہم آپ کو وہ دیں گے لیکن وہ بات بھی غلط ہے اس سے بھی بچہ غلط ہی سیکھتا ہے
بچہ بھی سمجھتا ہے کہ مطلب یہی چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے ہمیں اسی لیے یہ بڑے سکھا رہے ہیں کہ آپ کھانا کھاؤ کھانے کے بعد ہم آپ کو کچھ لائیں گے پھر بچہ انتظار کرتا ہے اسی کا وہ پھر دیکھتا ہے کہ نہیں لایا جب اگلیے بچے کو کھانا دیتے ہیں اور وہی بات بولتے ہیں پھر بچہ ویسے مانتا ہی نہیں ہے بچے کو بھی لگتا ہے کہ یہ جوھوٹ ہے
ج ٹھیک ہے ہاں
ہاں جی ہ مجھے یہ احساس ہوا کہ سچ بولنا کبھی نقصان کا سبب ہی نہیں بنتا ہے اگر کچھ وقت کے لیے مشکل آئے تب بھی آخر میں سچائی ہی کامیاب ہوتی ہے سچائی انسان کو اللہ کی رضا لوگوں کا بھروسہ اور دل کا سکون دیتی ہے
جی بالکل ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور سچائی پر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے
بالکل آج کی گفتگو بہت مفید رہی اور امید ہے کہ ہم ایسی ہی گفتگو کریں گے جس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی رہیں گے کسی اچھے موضوع پہ بات کریں گے جس سے ہم خود بھی سیکھیں گے اور لوگوں کو بھی س کھائیں گے
ہاں بالکل صح کہ آپ نے بالکل بالکل اللہ میں سچ بولنے اور سچائی پر عمل کرنے کی توحفے کاطا فرمائے
امین اور آپ کو کل اسکول جانا ہے
مجھے میں دیکھتی ہوں ابھی پورا نہیں پتا شاید ایسے تو ارادہ تھا اسکول جانے کا لیکن پورا نہیں پتا جاؤں گی یا نہیں
اچھا اچھا ٹھیک ٹیوشن جاتی ہو آپ
ٹیوشن میں ابھی نہیں جاتی ہوں نہیں
اپ گئی تھی نا پرسوں دو تین دن
گئی تھی لیکن ابھی ہمیں شفٹ کرنا ہے تو اس لیے ویٹ ہی کر رہی ہوں
اچھا اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے چلو اپنا خیال رکھنا لا آفس
اوکے اللہ حافظ